اسلام
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک سے ہیں ٹھیک ہے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے اور کیا حال چال کیا کر رہی ہو
میں بیٹھی تھی آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے سیر ٹھیک ہے
ہاں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں شکر اللہ تعالی میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں وہ عید آنے والی ہے نا
ہاں عید کو تو آپ کچھ ہی دن ہیں کیا تیاری ہے آپ کی کی کچھ عید کی تیاری
ہاں کر رہی ہوں انسان دن بھرکرتا ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے کام عید ہمارا بہت پیارا اور خوشی کا تہوار ہے
بالکل ہم سال بھر عید کا انتظار کرتے رہتے ہیں
عید کے دن ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں نہاتے ہیں اور نئے کپڑے پہنتے ہیں
پھر ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نماز کے بعد ہم سب کو گلے ملتے ہیں عید مبارک بھی کہتے ہیں
بالکل گھر آ کر ہم اپنے والدین اور بزرگ بزرگوں سے ملتے ہیں اور ان کی کہ دعا لیتے ہے
ہمارے گھر میں عید کے دن میٹھی سویاں اور دوسرے مٹھائیاں بھی بنتے ہیں
بالکل مجھے عید کی سوئیاں بہت پسند ہیں
مجھے بھی عید کی سویاں بہت پسند ہیں بہت میٹھی ہوتی ہیں اور جب ہم عید پہ سیویاں بناتے ہیں یا عام دن پہ سیویاں بناتے ہیں عید کی جو سویاں ہوتی ہے وہ زیادہ مجھے لگتا ہے وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے
بالکل اور خوشی ہوتی ہے عید کے دن بہت زیادہ اللہ تعالی نے اس دن میں بہت مطلب یہ رحمت رکھی ہے اسی لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ الگ ہی کچھ میں ہے مزہ اور رمضان کے بعد جو عید آتی ہے یہ روزے دار مطلب رکھتے ہیں ان کے لیے ہے ہوتی ہے
ہاں بچوں کو بھی عیدی ملتی ہے عید پر سب چھوٹے بڑے ہر ایک خوش ہوتا ہے مطلب پورے سال کا انتظار ختم ہوتا ہے
بالکل عید کے دن ہمیں صرف اپنی خوشیاں کا نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے
ہاں بالکل ہمیں غریبوں اور مظلوم لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ عید ہر ایک کے لیے ضروری ہے
بالکل اپنی خوشیوں سب سے سب کے ساتھ بانٹنی ہیں عید کا اصل پیغام ہے ہمیں رشتتے داروں پڑوسیوں اور دوستوں سے بھی ملنا چاہیے
عید محبت بھائی چارہ اور معافی کا تیوہار ہے اگر ہمیں کسی کے ساتھ ا رشتہ خراب ہو یا کچھ اور ایشو ہو تو ہمیں عید پہ نپٹانا چاہیے کیونکہ عید آپس میں ملنے کا تیوہار ہے
بالکل اگر کسی سے ناراضگی ہو تو عید کے دن اسے معاف کر دینا چاہیے
ہمیں سب کے ساتھ پیار اور عزت سے بات کرنی چاہیے کیونکہ وہی ہمارے تہذیب کو آگے لے جاتا ہے
بچوں اور بزرگوں کی عادت کرنی عزت کرنی چاہیے اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے
ہوں عید ہمیں شکر ادا کر کرنا بھی سکھاتا ہے
جی ہاں اللہ تعالی کی دی ہوئی ہر نعمت پر ہمیں شکر شکر ادا کرنا چاہیے
ہمیں عید کے دن صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کچرا ادھر ادھر بھی نہیں پھینکنا چاہیے
بالکل صاف ستھرا ماحول سب کو اچھا لگتا ہے عید کے دن سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے
اور گھر میں پیار خوشی اور برکت کا ماحول ہوتا ہے
دعا ہے کہ اللہ تعا لی سب کو خوشیاں صحت اور امن عطا فرمائے
آمین سب کی عید خوشیوں سے برے عید ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے عید پہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائے کیونکہ اگر ہم کسی کا دل دکھائے تو اس کی عید صحیح نہیں رہے گی
ہوں بالکل صحیح کہا آپ نے ہمیں ہر ایک د مطلب ہر ایک کے لیے سوچنا چاہیے کہ اور ہم نے اس سے پہلے بھی جتنی بھی مطلب جتنوں کا بھی دل دکھوایا ہے یا کسی سے تیز آواز میں بات کی ہے یا کچھ بھی ہو ہو تو ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے
مجھے لگتا ہے یہ جو چھوٹی والی عید ہوتی ہے پورے رمضان ہم روز رکھتے ہیں ہمیں غریبوں کی جو زکوۃ ہمارے مذہب میں جو غریبوں کی زکوۃ رکھی ہے ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے اگر کوئی غریب بھی ہے میڈیم ہے مطلب لو کلاس کا ہے اس کو بھی جتنی اس کی اوقات ہو اسی حساب سے زکوۃ دینی چاہیے اگر ہم زکوۃ دیں گے تو غریبوں کی بھی عید بن سکتی ہے
بالکل جب ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو عید کی اصلی روح محسوس ہوتی ہے
بالکل صحیح خوشی جب ہم جب ہم اپنی خوشی مطلب کسی دوسرے سے سے بانٹیں گے تو ہماری خوش خوشی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور جو خوشی دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے مطلب میر ے کہنے کا مطلب ہے جو ہم غریبوں کو مدد کرتے ہیں دل میں ایک الگ ہی الگ سی ہی خوشی حاصل ہو جاتی ہے
بالکل سہی ہی کہا آپ ہ عید بہت اچھا تیوہار ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں مل بانٹ کر سب کو منانی چاہیے
ہوں مجھے بھی یہ ہی لگتا ہے عید ایک تو چھوٹی عید ہوتی ہے دوسری دوسری بڑی عید ہوتی ہے بڑی عید پہ بھی بہت مزہ آتا ہے قربانی کی خوشی ہوتی ہے ہر ایک غریب کے پاس قربانی پہنچتی ہے غریب ہو یا امیر ہو ہر ایک گھر میں مطلب گوشت پکتا ہے چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو ہاں ہر ایک مسلمان کو عید کی خوشی ہوتی ہے
بالکل اور جو لڑکیاں عید اس کے پہلے جو تیاریاں کرتی ہے چوڑیاں لاتی ہے کپڑے لاتے ہیں
نئی نئی کپڑے ہاں
ہوں ہمارے گھر میں امی عید کے لیے سویاں اور دوسرے پکوان کی تیاریاں بھی پہلے سے کر لی ہے جو میری امی ہے وہ پہلے سے ہی تیاریاں کرتی ہے جو بھی پیسہ ہوتا ہے وہ سب کچھ خارج کر لی تھی کچھ بھی نہیں رکھتی پھر
عید پہ یہ تیوہار عید کا یہ ہی ہوتا ہے مطلب ہر ایک کو اس پہ خوش رہنا چاہیے نئے نئے کپڑے پہننے چاہیں نہا دھو کے نماز کے لیے نکالنا چاہیے اگر کوئی اگر کوئی غریب آپ ہمیں دکھے تو اس کو کچھ دینا چاہیے کیونکہ اس کی عید بھی بننی چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے چھوٹوں کا چھوٹوں کو پیار سے رکھنا چاہیے اسی میں ہماری ہم سب کی بلائی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے چاند رات کو بھی بازار کتنا روشن اور خوبصورت لگتا ہے
چاند رات کے ہی چاند رات کے دن ہی زیادہ مزہ آتا ہے لڑکیاں مہندی لگاتی ہے اس کو سکھاتی ہے گھر میں کھان کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں پکتی ہیں پکائی جاتی ہے جو جو وہ شام ہوتی وہ بہت زیادہ روشن ہوتی ہے اس رات کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے مجھے لگتا ہے عید سے زیادہ وہ چاند رات کو ہی مزہ آتا ہے
بالکل اور مہندی لگانا کبھی آ اپنا ہی مزہ آتا ہے جو مہندی لگاتی ہے لڑکیاں اس کو بھی اپنا ہی مزہ آتی ہے مجھ میں بھی لگا یوں نہیں عید سے پہلے مہندی مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے عید کے دن پھر لگتا ہے کہ نہیں عید ہے ہمیں ہر ایک مطلب آ جو مطلب عید منانا یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہمیں ہمیں یہ منانی چاہیے کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے موقع خوشیاں منانے کا تو ہمیں منانا چاہیے
آپ کو مہندی لگنی آتی ہے
مجھے آتی ہے مگر تھوڑی سی زیادہ اچھی نہیں آتی
اچھا اچھا ہر ایک لڑکی کو مہندی لگانا اچھا لگتا ہے نئے نئے کپڑے پہننا جھمکے لگانا
ہاں ہاں ہاں آ اللہ کرے ہر گھر میں عید کی تیاریاں امن محبت اور برکت کے ساتھ ہو
آمین ثم آمین بچوں کو عید پر عیدی بھی ملتی ہے ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے عید کی
ہاں وہ بات بھی ہے اور مجھے لگتا ہے بڑوں کو بھی عید منانی چاہیے
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
میں بول رہی ہوں کہ جو بڑے ہیں نا وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہی نہیں ہیں جو تیوہار ہوتے ہیں وہ مناتے ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو سب کو سائڈ میں رکھنا چاہیے پہلے ایک تیوہار منانے چاہے عید یا کچھ اور ہو
یہ بڑ بچوں کا فرض ہے اگر ہمارے گھر میں ماں باپ ہے دادا دادی ہیں وہ ہماری خوشی کا خیال رکھتے ہیں ہمارا فرض بھی بنتا ہے ہم ان کی خوشی کا خیال رکھیں ایک دن ہمیں ایسا بھی رکھنا چاہیے کہ ان کو بولے چلے آج آپ بیٹھے آج ہم کریں گے آپ آج ریسٹ کرو ہم کریں گے کیو کی انہوں نے پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہوتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا خیال رکھے
عید کے دن زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کی بھی عید ہوتی ہے خالی بچوں کی عید نہیں ہوتی ہے بڑوں کی بھی عید ہوتی ہے ہمیں ہی ہمارا ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں
بالکل اللہ کرے ہر گھر میں خوشیا برکت اور سکون ہو
ہمیں رشتے داروں پڑوسیوں اور دوستوں سے بھی ملنا چاہیے اگر ان کو ان کے دل میں کوئی ناراضگی ہے تو وہ بھی ہمیں دور کرنی چاہیے کیونکہ وہی یہی ایک دن ہوتا ہے جس دن ہم ان کی ناراضگی کو دور کر سکے
بالکل عید کی تیاریوں کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی خوشیاں سب کے ساتھ بانٹے
ہاں وہ تو صحیح بات ہے باقی آپ ٹھیک ہو
ہاں میں تو ٹھیک ہو نہیں ابھی نہیں پی اچھا چائے ہی پیتی ہوں بعد میں بات کرتے
چلو ٹھیک ہے